ہ ہ
السلام علیکم بائی جان
میری آواز آ رہی ہے
آ رہی ہے نا
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت میں ہاں بولیے
آپ ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں جی میمم بالکل ٹھیک ہے آپ بتائیے
بس ٹھیک گھر پہ سبھی ٹھیک
ہاں آپ کے امی ابو بائی جان بہن
سبھی ٹھیک الحمد للہ
سکر اللہ کا
ج جی جی بالکل تو میں سوچ رہی تھی کہ آج کیوں نہ ہم خاندان کے ہی بارے میں بات کریں
جی بالکل بھی
تو اگر ہم خاندان کے بارے میں بات کریں تو خاندان انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے ہر شخص کی پر پرورش اور شخصیت کی تعمیر میں خاندان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے
ہاں بالکل میم
تو میرے خیال میں خاندان محبت اطمینان اور سہارے کا نام ہے جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا خاندان اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے
جی بالکل میم یہ آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے
جی تو خاندان ہمیں محبت جی بولیے
میم فیملی ایک ایسی طرح ہوتی ہے جو اگر کوئی بھائی ہوتا ہے اس کے لیفٹ ہینڈ ہوتی ہے خاندان کیکہ خاندان اپ اپنے کسی بھی پریوار کسی بھی شخص کو کسی بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی چاہے دونوں بھائیوں کے
آپ آپ جانتے ہوں گے یا تو دونوں بھائیوں کے بیچ کتنے بھی لڑائی جھگڑے ہو لیکن اگر چھوٹا یا بڑا بھائی کسی بھی مصیبت میں پنس جاتا ہے تو وہ سب کچھ بول کے سب کچھ بول کے اور ان کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کرتے میں
بالکل بالکل اور خاندان میں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتے ہیں ان کی رہنمائی سے ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں
میم آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں اور شہروں میں بہت زیادہ فرق رہتا ہے وہ کیوں رہتا کیونکہ گاؤں کے اندر بزرگ لوگ اپنی دادا جی دادی جی جو کہ اپنے بچوں کو موٹیویش موٹیویشن کرتی ہے اور شہروں میں کیا ایکل پریوار ہوتا ہے اور گاؤں کے اندر ایک سیکت پریوار ہوتا جس میں پوری فیملی ایک ساتھ رہتی ہے
بالکل اور اسی وجہ سے ا جو یہ ہمارا خاندان ہے یا ہم فیملی کی بات کریں اس وجہ سے ہم پھر آخر میں کوئی اچھا فیصلہ کر پاتے ہے ہمیں سیکھ ملتی ہے اپنے خاندان سے کہ ہم بعد میں جا کر اپنی زندگی میں مستقبل میں ویسے فیصلے کر سکیں جو ہمارے لیے بہتر ہو
ہاں بالکل میم بالکل
اور والدین بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انہیں محنت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اچھی تعلیم اور تربیت خاندان سے ہی شروع ہوتی ہے
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے یہ میں
جی تو اگر ہم آج کل کی بات کریں آج کل آج کل لوگ مصروف زندگیاں گزار رہے ہیں جس کی وجہ سے خاندان کے لیے وقت کم نکال پاتے ہیں اور میرے خیال میں ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے کیونکہ محبت مضبوط رشتے زندگی کو بہتر بناتے ہیں
جی بالکل میم اگر کوئی ویکتی ہارنے لگتا ہے نا تو اس کے پریوار گھر پریوار فیملی والے اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ یہ نیچ چاہتے کہ یہ ہارے وہ ان کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں گے
بے شک بے شک یہ آپ نے کافی درست بات کی اور انسان کی سب سے پہل سب سے پہلی تعلیم اس کے خاندان سے ہی شروع ہوتی ہے اور بچپن میں جو عادتیں اور اخلاق سیکھے جاتے ہیں ان کا اثر پوری زندگی رہتا ہے
ہاں جی بالکل میں وہاں بالکل صح بول رہے ہیں
بالکل تو والدین اپنی اولاد کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں وہ بچوں کی پرورش تعلیم اور ب تر مستقبل کے لیے محنت کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی عزت اور فرما برداری کرنی چاہیے
ہاں بالکل میماں بالکل صحی بول رہ جی
جی اور اگر ہم یہاں تک ہم نے والدین کی بات دی خاندان میں ہمارے بھائی بہن آتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیسا رشتہ ہونا چاہیے آئی تھنک بھائی بہنوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہو ہوتے ہیں کبھی کبھی ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن محبت اور لگاؤ ہمیشہ قائم رہتا ہے
یہ ہر گھر ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے بھائی بہن گھر پروت ہے لیکن وہ کسی دوسرے اگر دوسرا ویکتی ان سے کچھ بول دے تو وہ بالکل سر نہیں کر پاتے چاہے وہ اپنے گھر میں کیسے بھی رہتے وہ لڑائی جگڑے بالکل ہوتے ہیں بے شک ہوتے ہیں یہ معمولی سی بات ہو جاتی ہے اگر آپ ایک سی پریوار میں رہو گے نا تو لڑائی جھگڑے ہمیں سوتے رہیں گے لیکن ایک پریوار ہوتا ہے اگر کوئی دوسرا ویکتی اپن کو کچھ تو وہ گرب پریوار خاندان والے کو بالکل جس سے کہ ہمیں فائدہ رہتا
بالکل
گھر پریوار موٹیویشن کا کاریہ کرتے ہیں وہ بچوں کوچ صحیح نے دیتے کیونکہ اکثر کوئی کوئی نہیں چاہتا اکثر اور گاؤں میں یہ بھی ر ویکتی ہوتے ہیں وہ اپنوں کے علاوہ
ہاں
دوسروں کا دیتے
ہوں بالکل آپ کی بات درست ہے اور میری نظر میں اچھا خاندان وہ ہوتا ہے جہاں سب ایک دوسرے کی عزت کرے مشکل وقت میں سادے اور خوشی کے لمحات مل جل کر گزارے
ہاں بالکل میم آپ نے بالکل صحی بات کی ہے
جی اور خاندان کی بنیاد محبت بھروسے اور احترام پر ہوتی ہے جب گھر کے افراد ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تو گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے
ہاں بالکل میں اگر کوئی ویکتی مصیبت میں ہوتا ہے نا تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کے فیملی ساتھ ہوتی ہے بائے آپ کتنے بھی آپ کے کتنے بھی کلوز فرینڈ بنا لو وہ بالکل بے شک سھ نہیں دیں گے ہ وہ ساتھ دیں گے لیکن وہ کبھی ٹائم پہ نہیں رہ سکتے لیکن ایک فیملی کی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کا ہنڈریڈ پرسینٹ ساتھ دیتی دیتی ہے
ہوں بالکل بالکل اور مجھے لگتا ہے کہ خاندان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے اور خاندان کے ساتھ گزارا گیا وقت بہت خوبصورت ہے ہوتا ہے چاہے عید ہو شادیوں یا اور دوسری تقریبات میں جب تمام افراد اکٹھا ہوتے ہیں تو خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے آج کل جو انسان ذہنی دباؤ میں ہے ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے یا ہم اینگزائٹی کا بولے تو اس چیز کا شکار ہو ہو چکے ہے وہ جب اپنی فیملی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر ایک انسان کا ذہنی ا دباؤ ختم ہو جاتا ہے وہ خوشگوار زندگی گزارنے میں آ جاتا ہے اور اس کی جو زندگی ہے اس پہ کافی اچھا اثر پڑتا ہے
میم آپ آپ سے میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں کیا
جی بالکل پوچھیے
آپ گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں یا شہر سے
میں گاؤں سے بلونگ کرتی ہوں
جی سر میم آپ نے دیکھا ہوگیا آپ کے آس پاس آس پڑوس والے کبھی شیر سے آتے ہیں تب وہ گاؤں میں آتے تو ان کے چہرے پر الگ ہی خوشی رہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ جب گھر پریوار جب گھر پریوار فیملی والے ان سے ملتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ ان کی من میں جو اچھا پوری ہوتی ہے وہ ایک گھر والوں کے سامنے ویکت کرتی ہے نا تو ان کو ایک الگ سی خوشی ملتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی شادی وواہ کوئی فنکشن کوئی چھوٹا موٹا ہوتا ہے اگر ایک کل شہروں میں کیا ہوتا ہے اگر جنم دن بھی منایا جاتا ہے نا تو ماں پاپا اور جنم دن اور بھائی بہنی کو کیک کو کاٹ لیکن اگر گاؤں میں وہ جنم دن منایا جاتا ہے تو پورے گلی مہے آس پڑوس والے ادکتر لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو وہ الگ ہی ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے
اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی تو خوشیاں بڑی بڑی خوشیاں بنتی ہے جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک ساتھ کرے خاندان میں ایک ساتھ بیٹھے ایک دوسرے سے اپنا گغم بانٹے تبھی جا کر ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو جاتا ہے
ہاں جی بالکل میم بالکل
اور میرے خیال میں محبت بھروسہ اور عزت سب سے اہم چیزیں ہیں جو کہ خاندان میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں
لیکن میم فیملی میں ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے میں اگر اپنی مصیبت ہو تو فیملی ضرور ساتھ دیتے لیکن اگر اگر فیملی والے بھی اگر اس مصیبت میں پھسے ہو توپن کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے ان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ہمن بول ان سے کیا پیار محبت پریم ضرور بڑھتا ہے اور اپنے دکھوں کو آپس میں بانٹنا چاہیے کیونکہ ان سے کیا آپ کے دکھوں کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے اور اگل اگل بندے کو یہ بھی وشواس ہوتا ہے کہ یہ اپنے سارے دکھوں کو میرے سے ویکت کرتا ہے تو اس کو میرے اوپر بہت بھروسہ ہوگا ہے
برابر آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور خاندان انسان کو مستقبل کے لیے تیار کرتا ہے گھر سے ملنے والی تربیت کیا رہنمائی انسان کو کامیاب اور ذمہ دار بناتی ہے
ہاں بالکل میں
اور آخر میں میں یہی کہوں گی کہ خاندان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے خاندان ہی انسان کو محبت تحق اور پہچان دیتا ہے ہمیں اپنے والدین بھائی بہنوں اور دوسرے رشتے داروں کی قدر کرنی چاہیے مضبوط خاندان نہ صرف افراد کو خوش رکھتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو بھی مضبوط بناتا ہے
جی میم میم آپ سے بات کر کے بہت تک اچھا لگاپ نے جو میں انفارمیشن دی وہ سن کے ہمیں بہت اچھا لگا پھر بھی ملا بات کریں گے ہم نئے ٹاپک کے حساتھ
میری بھی امید یہی ہے کہ آپ سے پھر سے بات ہو آپ سے بات کر کہجھ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے کافی اچھا لگا
ھ بھائی خدا حس
اوکے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے